ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
بس بڑھیا آپ کے دعیں آپ بتاؤ کیسے ہو
بس الحمد للہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے اور سب وہاں خیریت سے ہے
ہاں بس آپ کی دعائیں ہیں آپ بتاؤ کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں بیٹھے تھے اب اسٹڈی کر کے اٹھے ہیں تو سوچا آپ سے بات کر لیتے ہیں
اچھا چلو بہت بڑھیا کرا آپ نے ہمیں کرلیا
ہاں ویسے آپ کیا کرتے ہو آپ نے پڑھتے ہو
ہاں میں اسٹڈی بھی کرتی ہوں اور ابھی تو میں جاب کر رہی ہوں
اچھا اچھا ہاں چلو اچھی بات ہے جو بھی ضروری ہے
ہاں کیونکہ اسٹڈی تو پوری ہو گئی ہے تو میں نے کیا چلو تھوڑا سا اب جب پڑھا ہے تو پھر نوکری بھی کر لیں
صحیح ہے صحیح میں بھی پڑھتی ہوں بس میرری بھی لائف میں یہی دو کام ہے پڑنا اور گھر کا کام کرنا اور اپنے بارے میں بس سوچنا یہی
ہاں دیکھو گھر کی ذمہ داری گھر کی ذمہ داری تو اٹھانی پڑے گی
ہاں دیکھو گھر کو بھی کلین رکھنا صاف رکھنا اور سارے رسپانس بلٹی اٹھانا کسی کا کچھ مینج کرنا کبھی کسی کا کچھ مینج کرنا کسی کے کپ کڑے رکھنا کسی کے کپڑے دینا کسی کے کپڑے لونڈری پہ لڈ والے کو
ہاں مطلب پورے دن ایسے ہی نکلتا ہے ہاں صحیح کہہ رہے ہو
مینجمنٹ بہت ضروری ہے لائف میں چاہے پھر وہ گھر کو لے کے ہو یا پھر باہر لائف کو لے کے
ہاں دیکھو یہ حقیقتات ہے اور ٹائم کو بھی مطلب نا سنبھال کے چلنا چاہیے ہم سوچے نا کہ ٹائم اپنا ہے اپنی مرضی سے کچھ بھی کر لیں گے ٹائم تو پھسل رہا ہے
پھر چل رہا ہے ٹائم بھی مینج کرنا چاہیے اور اپنا گھر بھی پھر اسی طریقے سے مینیج دھیرے دھیرے ہو جاتا ہے دیکھو لوگ سوچتے ہے نا کوئی نہیں ہر چیز سیکھ لیں گے اور گھر بھی چلانا سیکھ لیں گے گھر چلانا سیکھ لیتے ہیں لیکن مینج کرنا ہر کسی کو نہیں آتا
ہاں اور میری کو سب ایک نہ ہم چیز ایک عمر کے حساب سے ہوتی ہے
ہممم
ٹھیک ہے اگر ہم ابھی سے ابھی گھر کو سنھالنا سیکھ گے نہ تب آگے جا کے ہمیں سے تجربہ آئے گا
تجربہ اب جیسے ہماری کمیز جب ہم کسی بڑے جو والے کو دیکھتے ہیں وہ کچھ کہتا ہے تو ہمیں پا لگتا ہے
ہاں ہاں
کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسے مت کرو اس کو ایسے کر لو ایسے کیا کرو ایسے ٹھیک رہےا تو ہمیں برا لگتا ہے نہیں ہم اپنے حساب سے کر تو رہ
ہاں کرتے رہے ہیں ہاں فائی واپ
کبورا ل اور پھر ہمیں بعد میں سمجھ میں آتا ہاں وہ صحی کہہ رہے تھے وہ ان کا ڈائریکشن صحی تھا بتانے کا ہمیں ابھی اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں میں مجمنٹ بھی ب بہت ضروری ہے گھر گھر کولی کے ہم سوچتے ہیں بس ہاں ہی ہو گر مھے تو ترنت ہی ہاں نہیں ہم سوچتے ہیں بس پڑھائی ضرور اس کو مینج کر لو باہر نا پھرنا دوستوں سے ملنا اور اپنی جو جاب میں کس طرح مینج کیا جائے یہ سب مطلب ہم سب چیز کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن ہم گھر کے بارے میں اتنا نہیں سوچتے
جی جی
حالانکہ یہ ذمہ داری پڑھی ہے
یہ بات حقیقت ہے لیکن بتہے ہمارا کیا مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے
ہ جب ہاں اور ایسا اور اتنی غلطیاں نہیں چلتی ہے پھر بعد میں اتنی سننے کو ملتا ہے بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ذمہ داری نہیں ہے بہت سے اپنی جاب چھوڑ دیتے کام کے چکر میں گ گھر کو سنبھالنے کے چکر میں اپنی پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں رشتے دار چھوڑ دیتے ہیں لیکن کوئی کوئی سلا نہیں دیتا اس کا اچھا بس اللہ تعالی نے کہا ہے جیسے تم کرو گے ویسے ہی تمہیں فھل ملے گا اچھی ن نیت رکھو گے تو اچھا پھل ملے گا پھر چاہے وہ کسی بھی وے میں ہو
اور دیکھو نا ہمیں ویسے بھی کسی کو دکھانا ہے تھوڑی ہم کسی کو راضی کرنے کے لیے تھوڑی بیٹھے ہیں ہمیں تو
بالکل اللہ کو راضی کرنا ہے اور دیکھو گھر صاف ستھرا رہے گا تو فرشتہ بھی آئیں گے ہچ کچ آئیں گے نہیں آتے ہوئے اور گھر گندا رہے گا تو پھر نا فرشتے آئیں گے نہ نماز کو بول ہوگی نہ عبادت کو بول ہوگی کیا فائدہ اور خاص کر یہ زیادہ تو لیڈیز لیڈز کے لیے ہوت
ہاں کیونکہ گھر میں تو وہی رہتی ہے نا گھر تو وہی سنبھالتی ہے بھائی مرض تھوڑی سمانت ہے
لیکن اب دھیرے دھیرے جیسے چینج ہو رہا ہے ٹائم اببرد کی سمھال تے ہیں گھر
ہاں کیونکہ ان نے کیونکہ ان نے رہا ہے نا کہ بھائی ہماری بیوی ہے ہم اس کے شوہر ہیں اکیلی ہماری بیوی کیسے سنبھالے گی گڑی ہماری بہن کیسے سنبھالے گی ہماری ماں کیسے سنبھالے گی
ہمارے گھر میں نا جیسے بہن بھائی ہیں تو بھائی بھی ہیلپ کرا دیتے ہیں کام میں پاپا بھی ہیلپ کرا دتے اللہ تعالی نے تو بتایا ہے کہ تعالی نے یہ تھوڑی نہ کہا ہے کہ سارا کام عورت پہ ڈال دو نہیں اگر تم فیملی ممبر ہو تو تم ان کی مدد کر سکتے ہو یہ تو سنتی طریقہ ہے
جی جی جی
ہمارے حضور اپنی بیوی کی مدد نہیں کرتے تھے حضرت عائشہ کی مدد نہیں کرتے تھے
ہاں یہ تو مطلب یہ سننا تھے بھائی یہ تو کرنا سننا تھے
ہاں سنت ہے اور کام بھی جلدی ہو جاتا اور رشتے میں محبت اور خلوص بھی رہتے
ہاں اور دیکھو محبت انسان کہ ہر رشتے میں ہونا ضروری ہے چاہے وہ میا بیوی بہت چاہ بہن بھائی کا ہو چاہے دوستوں کا ہو ایک دوسرے کے لیے محبت ہونا بہت ضروری ہے
دیکھو ایک عورت کتنا کرتی ہے پہلے وہ بہن بہن ہو کر رشتہ نبھاتی بیٹیوں کے رشتہ نبھاتی ہے پہلے وہ اس گھر کو کو سنبالتی ہے بہت اچھے سے مینیج کرتی ہے ہر کسی کی دیکھ بھال کرتی ہے ہر کسی کے کپڑے کہاں رکھ نے کو دینے ہیں کب پریس ہونی ہے کیا کھانے میں بننا ہے
ہاں
سا شیک چاہیے کسی کو کوئی سا شیک چاہیے کسی کو کھے میں یہ پسند نہیں کسی کو کھانے میں وہ پسند نہیں
مطلب آپ یقین کرنا مطلب وہ اپنی خواہشیں مار دی تھے
مار دیتے سارا دن اس کو بھاگ دوڑ میں نکل جاتا اس کو اپنے لیے ٹائم نہیں ملتا پھر بھی وہ یہ سوچتے کوئی بات نہیں میرے گھر والے تو خوش ہے میرے رشتے تو خوش ہے حالانکہ یہ غلط بات ہے حالانکہ یہ غلط بات ہے ناپ کے بارے میں بھی سوچنے
ہاں ہاں اور دیکھو دل میں یہ صاف صاف لکھا ہے کہ بھ اپنے بارے میں بھی سوچنا بہت ضروری ہے
خود کو ٹائم دینا بھی بہت ضروری ہے جو کہ آج کل لوگ پیچھے چھوڑ رہے ہیں
جی لیڈیز ہاں وہ بچاری بت کیا سوچتی ہے کہ شادی سے پہلے تو میں گھر والوں کی ہوں شادی کے بعد آدمی کی ہوں اپنے شوہر کی ہو گئی اپنی ساس کی ہو گئی
تو شادی کے بعد بھی کیا ہوتا ہے وہ پھر وہاں جا کے بھی وہی کام کرتی ہے پہلے وہ بہن اور بیٹیوں کے رشتے دار رشتہ نبھاتی ہے پھر بعد میں وہ بیوی اور بہو بن کر رشتے
ہاں پھر وہ ہاں پھر وہ ماں بن جاتی ہے تو پھر وہی ماں
سب سے بڑا رول پھر اس کا یہی آ جاتا ہے ماں بننے کا
ہاں یہ تو حقیقت ہے اور وہ کہتے ہیں نا یہ تو متفع کے عمل ہے یہ تو متفاعق عمل ہے یہ تو سب پہ آنی ہے آج ہم پہ تو کل تم پہ ہے
زندگی وہ ذمہ داری نبھاتی رہتی ہے ساری زندگی وہ بس مینیج ہی کرتی رہتی ہے ہر چیز تو جب اتنا وہ کرتی ہے تو کیا فیملی والوں کا یہ رول نہیں بنتا کہ اس مینجمنٹ میں اس کا ہاتھ بڑھا کے ساتھ دے
ہاں دینا چاہیے
اسے ہر چیز میں سپورٹ کرے اس کی خواہشات نہ منی د اس کی ہر ضرورت کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کو سپورٹ کرے آگے بڑھنے کے لیے
دیکو جب وہ تمہاری سو خواہشوں کو اکیلے پورے کرنے کی ہمت رکھ رہی ہے تو تمہارا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کی تو دو ہوائی شک بوری کرو سو نہیں کر رہ چل دو کرو
سب اس کا یہ فرض ہے لیکن آپ پہ بھی تو کچھ فرض ہے اس کے آپ کو بھی تو ادا کرنے چاہیے آپ کیوں نہیں ادا کرتے سارے مینجمنٹ کی نالج وہی رکھے آپ
ہاں لیکن ایسا نہیں ہے نا ہاں د کل صاحب آات ہے
کوئی بھی دھیان نہیں دیتا ان چیزوں میں اورنیس ہے ہی نہیں
ہاں جی
ان چیزوں میں اوئیرنیس ہونی چاہیے ہمیں رکھنی
نہیں مطلب دیکھو نا عورت کو پتا ہے کتنا مضبوط بتایا الگ س ہے کہ عورت بہت مضبوط ہوتی ہے ویسے تو بے شک وہ کمزور ہے ا وہ اپنے شوہر کے آگے بہت کمزور ہے ہے نا ہر ذمہ داری اٹھا لیکن جب وہ باہر نکلتی ہے نا وہ دنیا کو لانگنے کی طاقت رکھ وہ ہر وہ کام کر سکتی ہے جو تمہیں لگے گا بھی نہیں یہ کر پائے گی اور پھر گھر میں آتے ہی پھر کام آ کر جاتا ہے پھر جیسے ہی میں گھر میں آ جاتی پھر وہ بچارے کمزور پڑ گا اپنے
کے چاہے پھر وہ بیٹی کے روپ میں وہ ماں کے بہن کے کسی کے بھی روپ ب اللہ تعالی نے بہت درج سےب بلند ت بس یہی بات ہمیں سنتی طریقے نہیں پتا
سننے کے طریقے نہیں پتا اور میں تو کہتی ہوں دیکھو جبھی تو ہمیں یہ حدیث کی باتیں سننی چاہیے ہے نا علم دیکھنا چاہیے دین کی باتوں کو زیادہ زیادہ سننا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہاں عورت کا کیا درجہ ہے
دیکھو سارے دن مینج کرنے کے بعد پھر اس کو کیا ملتا ہے ریسٹ کرنے کے لیے رات ملتی ہے
جی ہاں ہاں پھر مشین کی طرح سے چلنا پڑتا ہے یہ تو حقیقت ہے
تو اگر وہ مینج کر رہی ہے ہر چیز تو فیملی کا بھی وہ بنتا ہے رول کے فرض بنتا ہے کہ وہ اس کے پرتی جو ذمہ دار اور جو اس کا ہے وہ اس کے حق ادا کرے
ہاں
تو آپ نہ اپنے آس
ہماری تو کوشش یہی رہے گی کہ بھائی ہمارے گھر میں جو ہے ہم جتنا اپنے لیے کر رہ ہے اتنا ہی ہم ان کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ دیکھو ہم اگر ان کو اپنے برابر سے سمجھیں گے تبھی وہاں ہم سمجھیں گے
بے شک بے شک چلے پھر ہاں بس آپ بھی دھیان رکھ نہیں بات کا اور اپنی فیملی میں بھی نہ یہ دین ہی بات کرنی ضرور ہے ہر چ کہ جب ایک لڑکی ہر چیز مینج کر کے چل سکتا ہے تو آپ کبھی فرض ہے کچھ وہ ادا کیجیے چلے انشاء اللہ پھر بات کریں گے ہاں توفیک دیں بالکل اللہ حافظ